جان
ہاں السلام علیکم بھیا بتائیے کیا حال چال کیا خیریت
ہاں جی ہاں اور جناب فرمائیں
بتائیے ذرا کیا کر رہے ہو آج کل آپ
چلے آ آپ کی مہربانی ہے جناب کچھ نہیں کر رہے برے بھائی ج بتائیے کالج والالج میں ملا کچھ کہیں پہ انٹرن شپ اب ابھی تو کچھ ہوا نہیں برت سفرک کی
بڑھیا بی
خبر ہے خدا کیا کرے گا
اچھا بالکل بھائی اور بتائیے کچھ
اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے
بارش وارش ہیسیھی ہو رہی ہے تو
جناب
ہوں
مہربانی جناب
بارش کیسی ہو رہی ہے بارش
بار بہت بارش ہو رہی ہے جناب خدا کر پا
اچھا بھائی اتنا بھی نہیں بولنے ہیں یہ سب نارمل
نارمل بول سکتا ہے
ا
ہ سب کے آپ سناؤ
کیا بتاؤوں بھائی کھان کھا رہا ہوں کھا دو بار میں کھ پاتا ہوں یار اتنا دے دیتے ہیں پ
کتنی محبت ہے ان کی
اچھا میں لےیا تھا ہ زیادہ میں نے کہا دو بھائی آٹھ ہزار لے رہے ہو تو
اور زندگی کیسی چل رہی ہے
بہت بےیکار چل رہ
دقت چل رہی ہے بھیا کیای ہوتیں آپ کو وہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے
دنیا یہاں بہت ملک
مڑ خراب ہو رتا ہے
یار منع کر دیا یار انہوں نے یار جاب کا
جستہ جنتر منتر پہ کیاوسٹ چل رہا ہے کتابوں کو لے کر
ہاں جنتر منتر پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت گغلط ہو رہا ہے بھیا
ہو رہا ہے اس میں ہمارے بھی دوست گئے خود کی مہربانی کی وہ سلامت لوٹے
آئدےتم دو استے
ہ ہاں ان پر خدا مہربان ہو حضور بہت زیادہ وہ رکھتے بھائی ادھر ادب پروٹیسٹ تو ہو رہا ہے جناب آپ کیوں نہیں گئے وہاں پر بھائی میں بھیا میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں کوئیی نہیں بنا جائے گے آپ اس بات کا آپ کو علم نہیں ہے
کوئی علم ولم نہیں ہے مجھے
نہیں ہے
میں آن لائن رپورٹ کر دوں گا بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہوں میں تو
وقت کا انتظار کریں وائی جان
اپنی زندگ ضروری ہے
اپنی زندگی ضروری ہے جب انہوں نے اپنے بچے بریسوں میں بھیج رکھے ہیں تو ہم نے اپنے روم میں بیٹھ کے سامنے تے ہاں بازار میں بھی نہ آ جائیں
نہیں ادھر نہیں ہے ایسا ماحول وہ ادھر ہی ہے
دری ہے
دللی نہیں نوئیڈا میں نہیں
کا ہمیں علم ہے پر ہم بتا رہے ہیں کہ ادھر سائڈ میں ہی ہیں جنتر منتر والے طرف ہاں ا
ایک بییک تو نہیں ج رہا تھا ابھی میں گڑگاؤ نہیں آیاوں اس بی
پولیس کرمی تعلیمتا سے کام نہیں کر رہے ہیں
ہاں
ہاں جک اور حضور کیا فرما
بالکل بھ جان چاول کھا رہا ہوں کھا دیجیے آپھی
جب ہماری زندگی تعلیم تثک خط دینے میں وست ہے
تعلیم تق سے چھپ دینے واسہ آپ کی ایسا کیا کام کر رہے ہو
اگر وہ کے بھی کے ہم کو دے دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی
اک
آپ سب پراپٹ ہزارپ بلیے اللہ مہربان ہوگا تو مل بھی جائے گا
بالکل ملے گی آپ کو دال پوری ملے گی ٹینشن نہ کریں گ
تب تو اچھی بات رہے گی وقت کا انتظار ہے بس ہمیں جب وہ لسٹ آئے گی آکاش وانی
آپ چوبیس چوبیس کو جانا ہے
زندگی کا سفر بہت بڑا ہے بس دنیا میں ہمیں گھومنا نہیں ہے دول پوری جان
بالکل بالکل بھ
اور سب کیا
نا آس پاس اور کے بھی کوک تصون بھی مل سکتے ہیں
بس
کیا بول رہے ہو اپ
شاید انٹرنیٹ گڑبڑ کر رہا ہے
ہمیں آپ سے ایک سوال ہے
کیاا سوال ہے بتائیے
بس ہمیں اسسی باتنگاما ہے کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے جلدی
کیا
ہماری کالج والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں
کیوں ایسا کیا ظلم کر دیا
میری سمجھ میں یہ نہیں آتی ان کا مقصد کیا ہے
کیا چاہتا ہیں وہ لگ
پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں سبھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں ان میں کچھ تجربہ ہی نہیں ہے
اچھا ایسی بات ہے کیا
ہاں اس اور جو ہم کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی آواز نہیں اٹھاتے
بالکل بھائی جان بالکل یہی تو سب خیریت ہے اس کی اس ملک میں بہت غلط ہو رہا ہے
ہمارے کالج کے پروفیسر و دولت کے بھوکے ہیں
پتا نہیں کیا ہوگا اس ملک کا ان سب حالاتو کا سجھ ہی نہیں آتا ہے اس ملک کا کیا ہوگا
انہیں بچوں کی خوشی کی فکر بالکل فکر نہیں ہے انہیں اسٹوڈنٹ کے خوشی کی فکر نہیں
کوئی بھی نہیں کر رہا اج کے ٹائم میں
وہ انصاف کا راستہ ہی نہیں اپنا رہے بچوں کو ظلم کر رہے ہیں بالکل
سارے ایگزام لیک آے تو
بس وہ کامیاب ہو گئیں اس بات کا انہیں گھمنڈیں
ابھی کوئی بولنے بھی تو نہیں آ رہا بھائی کچھ کوئی جواب دینے ہی نہیں آ رہا بھائی اور یہ تو کھیچ ک گڑبڑ تو کر رہے ہیں وہ لوگ اسی بھی کوئی جواب دینے نہیں آ رہے
کس سوال کا کرتا کس سوال کا جواب کس سوال کا جواب کی بات کر رہے ہو ہمیں امید ہے کہ ہمیں دولپور کے بی کے مل جائے گا کوئی دقت نہیں کیا اگے بات ارے ہمیں ان سے کوئی امید کی خواہش ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ اپنی من مرضی کے مالک ہیں
تو آپ کو تو مل ہی جائے گا
آپ کو تو مل ہی جائے گا ہمیں ان سے بس یہی عرض ہے کہ وہ ہمیں ہماری خواہش پوری کر دیں دول پور کے وی کے کی میری اور رضوان کی اگر اللہ اللہ چاہیں تو ایسا ہی ہوگا
بالکل
آپ جواب نہیں دے رہے ہیں ہمارے سوالوں کا
یہی
تو
الگ نگ
شکریہ بازار میں اس ٹائم پر فراڈ بہت ہو رہا ہے